اب کی آواز نہیں آ رہی ہے
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام نام
ش
ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو
گرمی سب ٹھیک ہیں
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک
اللہ کا
آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے
اب آ رہی ہے میری آواز
ہاں
اور بتاؤ کھانا ہو گیا
ہاں کھانا کھا لیا آپ نے کھایا
نہیں میں نے ابھی نہیں کھایا میں بس بارش کے مز ہی لے رہی تھی
اچھا ٹھیک
اور اور اس سکول گئی تھی
ہاں تم گئی
گئی تھی ہاں میں بھی گئی تھی بہت گرمی تھی آج
ہوں ہوں صیح
سردی کے موسم کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے
بالکل بالکل سردی کا موسم اپنا اور جور پر صبح اٹھنا بھی کتنا مشکل لگتا ہے
سچ کہا تم نے سردیوں میں کمبل سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا میں تو آج پورا دن یہی سوچ رہی تھی
ہاں اور جب الارم بجتا ہے تو دل کرتا ہے تھوڑی دیر اور سو جائے
لیکن اسکول اور ذمہ داریاں ہمیں اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہیں
بالکل ویسے مجھے سردی کا موسم کافی پسند ہے
مھے بھی ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے لیکن سردیوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
تمیں سردی اس کا موسم کیوں پسند ہے
سب سے پہلے مجھے ٹھنڈی اور تازی ہوا پسند ہے گرمیوں کی طرح پسینہ اور گرمی کی شدت نہیں ہوتی
یہ بات بالکل
بالکل ٹھیک ہے سردیوں میں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے مجھے سردیوں کے کپڑے بھی بہت پسند ہے
مجھے بھی رنگ برنگی سویٹر جیکٹ شالس اور مفلرس بہت خوبصورت لگتے ہیں
وہ کر کپڑے پہنتے ہیں تو ہر طرف ایک الگ ہی منظر نظر آتا ہے
بالکل سردیوں کی صبح اور شام دونوں ہی اپنی الگ دلکشی رکھتی ہیں
مجھے صبح صبح دھند دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے
ہاں جب ہر طرف ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوتی ہے تو من سر بہت دلکش لگتا ہے
کبھی کبھی تو دور کی چیزیں نظر بھی نہیں آتی
بالکل اس
اسی لیے سردیوں میں ڈرائیورس کو بھی احتت سے گاڑی چلانی چاہیے سردیوں میں دپ کا اپنا ہلاسہ ہوتا ہے
ہاں
گرمیوں میں لوگ دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سردیوں میں سب دھوپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کی دور میں بیٹھ کر کتاب پڑھنا بہت پسند ہے
ب چے بھیی دھوپ کی گرمی اور ٹھنڈی ہوا کا ایک ساتھ احساس بہت سکون دیتا ہے
سردیوں میں چائے اور قوہ بھی بہت مزیدار لگتے ہیں
بالکل گرم گ گرم چائے پینے کا مزہ سردیوں میں ہی آتا ہے
ہمارے گرمی سردیوں میں اکثر قہوہ بنایا جاتا ہے
واہ کہوا تو واقعی بہت لذیذ ہوتا ہے خاص طور پر ٹھنڈ کے موسم میں
سردیوں میں کھانے میں بھی زیادہ محس کے لگتے ہیں
بالکل گرم گرم سوپ پکوڑے اور مختلف کھانے سردیوں کا مزہ بڑھا دیتے ہیں
مجھے مکئی کی روٹی اور ساگ بھی بہت پسند ہے
مجھے بھی سردیوں کے موسم میں یہ بہت شوق سکھایا جاتا ہے
پھلوں کی بہت ویرائٹی ہوتی ہے
ہاں
مالدہ سنترا کینو انار اور امروت سردیوں کے مشہور پل ہیں مجھے انار اور امرود بہت پسند ہے
اور مجھے
سنترا اور کینو بہت پسند ہے ستیوں کا موسم صحت کے لیے بھی اچھا مانا جاتا ہے
جی ہاں اس
اس موسم میں بھوک بھی اچھی لگتی ہے اور لوگ زیادہ طاقتور محسوس کرتے ہیں لیکن سردیوں کی کچھ نقصاناتات ہی تو ہے
بالکل
ہ موسم کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سردیوں میں بیماریاں زیادہ پ د
ہاں
نازلہ زکام کھانسی اور بخار عام ہو جاتے ہیں اس لیے سیوںیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے
بالکل گرم کپڑے پہننے چاہیے اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے
میں جب بھی بنا سویٹر کے باہر نکلتی ہوں تو میری ماں فورا ڈانٹ دیتی ہے
ہاں
میری ماں بھی ایسا ہی کرتی ہے ٹھیک ہی کہتی ہے
بالکل
گوارے دن ہماری صحت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں سردیوں میں راتیں بھی بہت لمبی ہو جاتی تی ہے اور تن کا پتا نہیں چلتا
ہاں جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے اور لوگ گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں
مجھے لمبی راتوں میں مطالعہ کرنا اچھا لگتا ہے
مجھے بھی
سردیوں کا پرسکون ماحول پڑھائی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کئی کا حالانکہ سردیوں میں پڑھائی زیادہ اچھی ہوتی ہے
ہاں
کیونکہ گرمی اور پسینے کی وجہ سے توجہ متاثر نہیں ہوتی لیکن صبح اٹھ کر اسکول جان ن مشل ر لگ داں
بات
بھی تسلیم کرتی ہوں میں لوگ آ کے قریب بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں
بالکل گرم رہنے کے لیے لوگ ہیٹر اور انگیٹھی کا استعمال کرتے ہیں
ل اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے
جی ہاں غلط استعمال سے حادثات بھی ہو سکتے ہیں
سردیوں میں کر رہی لوگوں نے کو سب سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
افسوس کی بات ہے جن لوگوں کے پاس گرم کپڑے اور مناسب رہائش ہو نہیں ہوتی ان کے لیے سردی بہت سخت ہو سکتی ہے
اس لیے ہمیں غریب اور ضرورت مندوگوں کی مدد کرنی چاہیے
بالکل اگر ہم اپنے پرانے گرم کپڑے انہیں دے دیں تو ان کی مشکل کم ہو سکتی ہے
صدقہ اور خیالات بھی اس موسم میں بہت اہمیت رکھتی ہے
جی ہاں دوسرا ان کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے
سھیوں میں جانوروں پر ہلے بھی متاثر ہوتے ہیں
بالکل انہیں بھی کھانے اور پناہ کی ضرورت ہوتی ہے
میں اکثر سردیں پرندوں کے لیئے دانہ رکھتی ہوں
یہ بہت اچا
ہمیں مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے برف باری بھی بت خوبصورت لگتی ہے
ہاں جب پہاڑوں اور درختوں پر برف گرتی ہے تو منظر جنت جیسا لگتا ہے
کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں
بیک سنو مین بنانا اور برف کے گولے پھینکنا بہت مزے دار ہوتا ہے
دیر تک برف میں رہنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے
جی ہاں اس
اسی لیے گرم کپڑے پہننا ضروری ہوتا ہے مجھے سردیوں بہت پسند ہے
مجھے بھی جب
پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے سٹینلی فیملی کییدرنگز کا مزہ بھی زیادہ ہوتا ہے
بالکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور خوشگوار لمحہ شیئر کرتے ہیں
تہ کہ سرہ انسان کو قدرت کی خوبصورتی کا احساس دلاتی ہے
ہاں دھند دھوپ برف اور ٹھنڈی ہوا مل کر ایک دلکش منظر پیدا کرتے
لیکن ساتاتھیوں میں سستی بھی بہت ہوتی ہے
بالکل اسی
ایکسرسائز اور واک کرنا ضروری ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہہ ہر روز کچھ دیر واک ضرور کروں ونٹرس میں
یہ بہت اچھا اچھی بات ہے
سردیوں میں پانی پینا بھی لوگ کم کر دیتے ہیں
ہاں ل یکن پانی پھر بھی ضروری ہوتا ہے ہمیں مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے
تمہارے خیال میں سردی کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے
میرے ن
سیک سردیوں کا سب سے خوبصورت پہلو اس کا پرسکون ماحول اور دھوپ کا لطف ہے الاسک سردیوں کا سب سے خوبصورت پہلو برفباری اور قواں ہے
ہاں یہ بھی بہت اچھی بات پسند ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر موسم اللہ کی ایک نعمت ہے
بالکل
ہمیں ہر موسم پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہاں اللہ کا شکر ادا تو کرتے رہنا چاہیے کہ سردیوں کا موسم ہمیں صبر احتیاط اور دوسروں کی مدد کرنے کا درس بھی دیتا ہے
جی کیا کہاں
آپتے میں نے کہا، سردیوں کا موسم ہمیں صبر احتیاط اور دوسروں کی مدد کرنے کا دارث بھی دیتا ہے
بالکل خاص طور پر غریب اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا چاہیئے
ہاں آج کی گفتگو سے مجھے سردیوں کے موسم کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بسال یاں واقع یہ خوبصورت اور دلچسپ موسم لگتی ہے اس میں الگ ہی سکون ہوتا ہے ہر طرف حقیقت میں بہت زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے
کشمیر میں بھی پہاڑ جو ہے وہ برف میں لت پت ہوتے ہیں اور دور دراز سیاحے جو ہے وہاںاں سردی کا لطف اٹھانے آتے ہیں
جی ہاں ہمیں دوسروں کی مدد کرنا نہیں بولنا چاہیے اس موسم میں
غریبوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمیں دعائیں دیں
جی ہاں اور
آج ہی کو بہت دلچسپ اور معلومات یہ رہی کجھ بہت مزہ آیا ایسی گفتگو سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور قدرتی نعمتوں کی قدر بھی ہوتی ہے
جی ہاں چلو کرتے ہیں بات
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ افشا